ہلو
السلام علیکم
السلام علیکم السلام
اور فرمایا
جی کھانا بھی نہیں ہوگا
جی ہو گیا
ما جو ہے عدم روزگار کے بارے میں گتوں کریں گے
جی بالکل تو یہی ہے جناب اس کے بارے میں کہ یہ اپنی زبان کے فشاعت ہے کہ ایسے نہایت سنجیدہ تکلیفی اور املناک موضوع کا تکنے جا رہے ہیں کہ جو ہماراری سجیل نسل کے خوابوں کو ڈمک کی طرح چاٹ رہا ہے یعنی ہم نے مشاعرے کی بنیادیوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور اس کی سجیدہ محفل کے بارے میں آپ بتائیں
جی بالکل یہ جو یہاں ایک ایسی کریں ہاں میں آج ایک ماسیی آنکڑا نہیں بلکہ نوجوانوں کا جش کی کسم کس ہے یعنی بے روزگاری کا نازور یعنی عدم بے روزگار کی صورت حال اس کے کلیدی عنوام تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل کیا فرمائے جناب آپ نے جب تعلیم جب کا وہ زہ مشعرے مستقبل کے خواب سےدا کر حم کا پلندہ ام دتر کے چکر کاٹتا ہے تو اور بدلی میں سشے محج دکاریا ن کانی ملتی وشرف روزگار کے محر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنی جذات اور نظام پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے یعنی آج کل نوجوان معاشر کے اصول کے لیے در در کے ٹوکرے کھا رہا ہے اس عمل نہ صورت حال پر آ کے دانیش کیاا کیا کہ
جی جی بالکل بالکل یعنی بے روزگاری درصن ہیسا سنگین آالمیا ہے جو انسان سے اس کی ان اور اس کا سعور چھیل لیتا ہے ایموں اور پل ا فلا سےبام نے کہا تھا کہ خالی جی شیتان کا مسکن ہوتا ہے جب منسری میں با صلاحیت افراد بے گھر بیٹھتے ہیں تو ان کی توانائی تعمیری کاموں کے بجائے تقریب کی طرف مستقل ہو جاتی ہے کیا مسئلہ محج مفتلسی کا نہیں ہے بلکہ یہاں انسانی وجود کو اندر سے پکڑا کر دینے والا ہے بے روزگاری کی کلیدی اسباب یعنی روایتی تعلیم ن کی کھیل رہا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہاننا چاہتے ہیں
جی جی بالکل یعنی کہ جیسا کہ ہم نے بنوایا ج نا کہ ایک طرف لاھوں نوجوان دوسری طرف صنعتیں کو کام کرنے کے لیے موجود مل رہی ہیں اس تعداد کے پیچھے ہماری تعلیم کنا ذمہ دار ہے یعنی یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا آدمیہ ہے ہمارا تعلیمی نظام آج بھی خلیفی اور روایتی ڈھگے پر چل رہا ہے محج رٹا مارنا اور کاغذ کی سنگیں بانٹنا جانتا ہے بازار کی مانگ بدل چکی ہے اور آج زمانہ مچھوئی جہان ڈیجیٹل ماہرین اور موں کا ہے جب بھی ہمارے مدرسے اور کالج صدی بنانانی ج آ رہی ہے پڑھ رہی ہیں جب تک تعلیم میں کشبی ہنر کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ڈگریوں کا سیلاب محج بے روزگاری کی فوجی تیار کرے نا جیش آبادی کا انفظار اور ذرا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے تو اس کے بارے میں ہم مطلب دیکھے ہیں تو ایسا ایا ہی مطلب میں سوچتا ہے کہ اورن یعنی ابادی کے بارے میں یعنی جو آبادی سیلاب آ رہا ہے اس کے مقابلے جو روزگار کے مواقع ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان طوالن کو بگڑنے سے مسئلہ کتنا سنگین ہو گیا ہے یہ آنکھ میں گھی کے روپ میں کام کر رہا ہے آبادی ج رفتار سے بڑھ رہی ہے اس ر سے ہماری معاشی جذرائع نوکریاں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں سرکاری مکموں پر بار بڈ ب بڑھتا جا رہا ہے نجی صبح ہر کسی کو اپنی آگوش میں لینے سے قاصر ہے جب ایک ادناسی نوکری کے لیے ہزاروں الی جہاں ڈگری وہ والے اپراد سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو شریر میں ایک عجیب قسم کا اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے بے روزگاری کے نقشات اور اثراتی مثرات یعنی کم ترین کا احساس اور ذہنییا اسپوردگی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل یعنی کہ ایک بے روزگار انسان نہ صرف مالی طور پتنگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنوں کی تانوں اور سماج کی نظروں میں بھی وقت زخمی ہوتا رہتا ہے یعنی اس کی نفسیت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے یعنی یہ بھی وہ دردناک پہلوئے جناب کہ جب نوجوان اپنی عمر کے بہترین گھر بہترین سال پر بے کار گزار گزارتا ہے تو اس کے اندر پیشا سے کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے جب تنہائی اختیار کر لیتی ہے تو اور اس کا ذہن افسردگی اور ذہنی کفت کم از کم بن جاتا ہے یعنی کئی بار یہ ذہنی آباب اس کا در شدد تیار کر لیتا ہے کہ مایوسی ہو کر نوجوان نشے کی ل لطلت لت کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر کسی عجیب آیات کو ہی ختم کرنے کا سنگیین قدم اٹا لیتے ہیں اس انسانی جہانت کا مکمل قتل ہے یعنی جرائم کی کثرت اور ماشارتی بے راہ ربی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل بالکل ہاں انندرست فرو نے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور گھر کی ضرورت ہے انسان کو مجبور کرتی ہیں تو سیدھا کا جو ہے اثر پڑتا ہے یعنی بھوک اور موسلفی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے کی سیری راستے سے رب حاصل نہیں ہوتا تو نوجوان گمراہ ہو کر چوری ٹکرتی سائبر کراڈ اور دیگر جیسی قانونی سرگرمیوں کا دل دن پھنس جاتے ہیں معحاصرے میں ا امان جناجہ نکل جاتا ہے ہ بے روزگاری دراصل تمام مسارتی برائیوں کی ماں ہے یعنی بھائی کو بائیش میں لڑاتی ہے تہذیب کا عکس رزلا کر دیتی ہے عدم روزگار کا تدارک اور حکمت عمل اس کے بارے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل یعنی کہ ا جیسے اپنے ناسر کی ہر رگ کو بے پرواہ کر دیا ہے کہ اب ہمارے مایوس اور جس تجرب میں مصروف شائمن کے لیے کش ایشی عملی روشن اور حکمت سے بھرپور اپائے ہیں جیسے کہیں کہ کشا ہنر کو ابلیت یعنی نوجوان کو میری شخصیت تازگی ہے یہ جو محض کاغذ کی ڈگریوں کے بھروسے وقت جایا نہ کریں آج کے بازار کی مانگ کے مطابقک کوئی ججید ہنر ڈیٹا سائنس یا کوئی تکنیکی سیکھیں ہنر ب چاوی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے اور خود بے روزگاری کو تو روزگاری کی طرف رجان یعنی نوکری مانگنے والی بننے کے بجائے نوکری دینے والی پڑنے کی کوشش کریں اور چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اپنا کوئی جات کاروبار شروع کریں جزل دور میں ڈیجیٹل جذرائع ویاپار کو عجہد شہل بنا دیا ہے اور جنا کہیں کہ تعلیم نظام کا ججید ہی کارن یعنی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نصاب کو مکمل طور پر بدلے اسکولوں اور کالجوں میں چی ش جائدہ امب مشق اور بوکن ووکیشنل کورسیز کو لازمی درجہ دیا جائے
پے نے د فرمایا ہے تو اس کے بارے میں اگر جی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بالکل ایسا ہی ہے تو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں تو مطلب ذہنی اتغام و صبر نوجوانوں کو ہمیہ ہاں مطلب کر سے جی جی ناکامی سے گھبرا کر رہی مت نہیں آنی چاہیے مشکل وقت انسان کی عج اجمائش کا ہوتا ہے مگر ہص لی سہ لے تھا ہ پر بھروسہ رکھے ہیں مستقل مزاغی کے ساتھ دوست جاری رکھے ہیں تو بالکل آج ہمار یہ جو گتولگ لو ہے کہ ہ مگر مطلب انسان جو ہے ارادہ اور کس بھی ہنر اس پہاڑ کو بھی ریگا ریڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے جہاں سرکاریں اپنا کام کرے نہ کرے مگر ہمیں اپنی ج تک کنرک آلو میں ت پیر پ آ دیتی ہے تو اس کے بارے میں ا کیا کہنا چاہ جی
جی جی کیا فرمایا جناب آپ نے کہ مایوسی کو اپنے پاس بھٹکے نہ دیں اور اپنے آ ک کو بے زمانے کی رفتار کو سمجھیے اور اپنی شخصیت کو ایک نئے ہنر کے ڈانچی میں ڈالیے سانچی میں ڈالی ہے یعنی کہ ہاتھ کی لکیروں سے مقدر نہیں بنتا ہے جناب مقدر تو ہماری محنت اور ہمارے اسٹیکرس مکر سے بنتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح کروں گ میں آپ تو آپ سے بات کر کے اچھا لگاؤ
کف جھید جھید